السلام علیکم و رحمۃاللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی جان آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں بھائی جان میں بھی بڑھیا ہوں تو آپ کیا کر رہے تھے آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
بس جی آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں بھائی جان سبھی ٹھیک ہے ماں باپ بھی ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب ٹھیک ہے
جی بھائی میرے والدین بھی ٹھیک ہے
چلیے ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہے تھے
بھائی بس میں بیٹھ اٹھا ہوا ہی تھا اور آپ کیا کر رہے تھے بھائی
میں بھی بیٹھا ہی ہوا تھا تو میں نے سوچا آپ کچھ بات کہتی کچھ گان حاصل کر رہی
جی بھائی کوئی بات نہیں آپ کو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ کو کوئی سپورٹس پسند ہے
ہاں ہاں وہی سب بہت سے سپورٹس مجھے پسند ہیں جیسے کہ بیڈمنٹن ہو گیا کرکٹ ہو گیا یا والی بال ہو گیا
جی بھائی آپ کس میں بہت اچھے ہیں
ہاں بھائی جان میں بیڈمنٹن میں بھی بہت اچھا ہوں کرکٹ بھی ایوریج ہی جی لیتا ہوں والی بال بھی اوریج ہی سے لیتا ہوں لیکن زیادہ تر بیڈمنٹن ہی کھیلتا ہوں
آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں بھائی
ہاں بھائی جان
میں ایک فٹ بال پلیئر ہوں مجھے دس پندرہ سال فٹ بال کھیلتے ہوئے ہے
ہاں بھائی جان
اینڈ مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ جو بیڈمنٹن ہوتا ہے اس کہ کیا کیسے طریقے ہوتے ہیں اور میں سیکھنا چاہتا ہوں اس کے رولس
ہاں ہاں
اور کرکٹ کے بھی رولس میں سننا چاہتا ہوں میں نے کبھی کرکٹ کھیلا نہیں ہے نہ میں نے کبھی بیڈمنٹن کھیلا ہے میں ایک فٹ بال پلیئر ہوں پروفیشن ل فٹ بال پلیئر میں نے نیشنل بھی کھیلا ہے دو تین بار اور میں ریئل کشمیر جو ہے نا ریئل کشمیر فٹ بال کلب
ہاں ہاں
کے لیے کھیلتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ مجھے کچھ گیان دے سکتے ہیں بیڈمنٹن بیڈمنٹن کے بارے میں
ہاں بھائی جان میں اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو کرکٹ کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے بھائی جان تو آج میں مطلب کہ کرکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے تو کرکٹ دنیا کا سب سے فیمس سپورٹس میں ایک سپورٹس سے ہے نا انڈیا پاکستان مطلب کہ اور بھی کئی کنٹریز بنگلہ دیش ہے انگلینڈ ہے آسٹریلیا ہو گیا اور بھی بہت سی کنٹریز ہے مطلب کہ جو ابھی زیادہ مطلب کہ اس میں ہ وہ نہیں کر پائی تو یہ جو میں نے آپ کو بولا یہی ہے مطلب کہ جو اس میں ٹاپ پہ آتے ہیں کرکٹ میں یہی کنٹریز ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کنٹریز کو ب مطلب کہ یہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کس کس کو کر کرکٹ کوئی اس گیم کو صرف مطلب کہ بچے ہی نہیں کھیلتے بلکہ اس کو ینگ لوگ بھی کھیلتے ہیں اولڈ لوگ بھی کھیلتے ہیں مطلب کہ اس کے بہت سے شوق اس کرکٹ کے کرکٹ اور مالا کی یہ کرکٹ صرف ایک گیم نہیں ہے بلکہ ایک اموشن ہے جو جب کوئی امپورٹنٹ میچ ہوتا ہے تو لوگ اپنا ختم کر کے ٹی وی یا موبائل کے سامنے بیٹھتے ہیں وہی میچ دیکھنے کے لیے ہر کوئی اپنی ف فیوریٹ ٹیم سپورٹ کرتا ہے اور مطلب کہ اس کی جیتنے کے لیے دعا کرتا ہے کرکٹ دو ٹیمس ہاں ہاں بھائی جان تو اس میں آپ پتا ہے ایک ٹیم میں کرکٹ کے ایک ٹیم میں گیارہ پلیئر ہوتے ہیں تو اس میں دو تین آل راؤنڈر ہوتے ہیں بولر ہوتے ہیں دو تین اور بیٹس مین بھی ہوتے ہیں دو تین دن تو کرکٹ دو جو اب میں نے آپ کو بتایا گیارہ پلیئرس ہوتے ہیں اس گیم میں بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ ٹیم امپورٹنٹ پارٹس ہے بیٹس مین رن بناتا ہے بولر وکٹس دنے کی کوشش کرتا ہے اور فلڈرز بار کو روکنے کی کوشش کرتا تاکہ بونڈری نہ ہو
اس میں اس میں تو بہت مزہ آتا ہو گیا نا بھائی
ہاں بھ جان اسی کے ساتھ ساتھ جھوٹ ٹیم زیادہ رنز بناتی ہے وہی میچ جیت جاتی ہے تو یہی ہے تو لاسٹ میں ایک بات اور کہوں کرکٹ مطلب کہ ہمیں ٹیم ورک کی امپورٹینس سے ٹیم ورک کی امپورٹنس سکھاتے ہے مطلب کہ اس میں ٹیم ورک چلتی ہے کوئی ایک بندہ مطلب کہ ہاں بھائی جان
آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں جیسے کہ فٹ بال وہ جو ہوتی ہے نا
ہاں ہاں
کرکٹ میں کیا کیا ہوتا ہے مطلب کس سے کھیلتے ہیں مطلب کیسے بعض روکتے ہیں فلٹرس آپ مجھے یہ بتا سکتے آپ نے ابھی بولا کچھ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا آپ مجھے پلیز سمجھائیے تاکہ میں اس کا گان حاصل کر سکوں میں بھی اپنی دوستوں کو بتا سکوں کرکٹ کیا چیز ہوتی ہے ہم بھی کھیلیں گے پھر یہیں پر
ہاں پہلے تو کرکٹ ایک سپورٹس ہے کیا ہے یہ ایک سپورٹس ہے جس نے مطلب کہ جو بیٹس م ہوتا ہے وہ بیٹنگ کرتا ہے لائک اس کے پاس بیٹ ہوتا ہے وہ مطلب وڈن کا بنا ہوتا ہے بیٹ آپ اگر آپ کو پتا ہے تو اس کو وہ بڑن ہوتا اس کو ایک شیپ دی جاتی ہے مطلب کہ بیٹ کی شیپ اس کو بولتے ہیں بیٹ جیسے مطلب کہ ہاک میں ہاکی کا ڈنڈا ہوتا ہے مطلب ویسے ہی ایک بیٹ ہوتا ہے اس کو بھی مطلب کہ ہاکی کا بیٹ ایسیے کرکٹ کا بیٹ ہوتا ہے اور ایک بال ہوتی ہے لیدر کے بال مطلب جو بالس ہیں اس کے بہت سے قسم ہیں تو جو ہے ایک تو ٹینس بال ہو گئی ایک تو لیدر بال ہو گئیط ہاں بھائی تو اسی بال کو مطلب کہ بولر مطلب کہ راؤنڈ آم پھینک کے مارتا ہے بیٹسمین کی طرح اسے فاسٹ بالنگ کہتے ہیں تو پھر وہ جو بیٹسمین ہے وہ زور سے کھیلتا ہے یا کبھی ڈیفینس کھیلتا ہے تو گیارہ پلیئر جو ہوتے ہیں وہ مطلب کہ بیٹسمین کے مطلب کہ گراؤنڈ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں اس کی شارٹس کو روکنے کے لیے اگر مطلب وہ اس کی شارٹس نہیں روکیں گے تو ہاں ہاں ہاں بھائی اس ایک باؤنڈری بھی ہوتی ہے اگر اس باؤونڈری کے اوپر مطلب کہ باونڈری کے بعد بال چلی جائے تو مطلب کہ رنس ہوتے ہیں زیادہ اس لیے وہ اس کو بال کو روکتے ہیں ہاں
اچھا اچھا اس میں تو بہت مزہ آتا ہوگا بھائی ہے نا
ہاں بھائی جیسے مطلب کہ آپ کو جو ہے فٹ بال پسند ہے ویسے ہی کرکٹ بھی ہے تو مجھے بھی زیادہ کچھ فٹ بال کے بارے میں نہیں پتا ہے تو میں بھی آپ سے سننا چاہوں گا ایک کیا ہوتی ہے یہ فٹ بال
جی بھائی میں آپ کو بتاات بتا ہوں کہ فٹ بال اصل میں ہوتی کیا ہے یہ ایک دنیا میں بہت دنیا میں جو سپورٹس ہے نا
ہاں ہاں
یہ بھی جیسے کہ آپ نے ابھی بولا کرکٹ کے بارے میں یہ بھی ایک اسپورٹس ہے
ہاں بھائی جان
اس میں بال ہوتی ہے اور ہم پیروں سے کھیلتے ہیں اس کو اور اس میں پوسٹ ہو ہوتے ہیں دو طرح کی دو طرح دونوں سائڈ ہوتے ہیں پوسٹ گیارہ گیارہ پلیئرس اس میں کھیلتے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی اور تین سب اسٹیوٹ ہوتے ہیں اگر کسی پلیئر کو لگ جائے لات وات آ جائے تاکہ اس کو سب کرے اور دوسرے پیئر کو انین کرے
ہاں بائی جین
اس میں بہت ساری کنٹریاں کھیلتی ہیں جیسے کہ آج آج حال حال میں حال حال میں ہی جو ورلڈ
ہاں ہاں میں نے سنا تھا فیفا ورلڈ کپ
جی بھائی اس کا نام ہے فیفا ورلڈ کپ اس میں بہت مزہ آتا ہے دیکھنے میں جیسے دھیک آپ نے سنا ہی ہوگا رونالڈو میسی نیمار ایمباپے
سنا ہے میں نے ہاں بھائی
ایسے ایسے بڑے بڑے پلیئرس کھیلتے ہیں تاکہ ہم ورلڈ کپ حاصل کر سکیں تاکہ وہ اپنی کنٹری کا نام روشن کرے جیسے کہ اس میں یہ کنٹریز ہوتے ہیں لائک اسپین ہوتی ہے کینیڈا ہوتی ہے اور کیا اس کا نام ارجنٹینا پورٹگال ہوتی ہے بہت ساری کنٹریز ہوتی ہے نیشنل ٹیمس وہ اپنی کنٹری کے لیئے ورلڈ کپ لے سکے آپ کو آئی بات نہیں تھی سمجھ بھائی
ہاں بھائی جان مجھے آئی سمجھ جیسے آپ نے بولا کہ ک س کھیلتی ہیں آپس میں ویسے ہی آپ کرکٹ کو بھی لے لو مطلب کہ دو انٹرنیشنل مطلب کہ لیول پہ دو ٹیمس کھیلتی ہیں ایک کنٹری سے ایک دوسری کنٹری سے دو ٹیم ایک ٹیم تو مطلب یہ آپس میں میں کھیلتے ہیں یا سیریز ہوتی ہے مطلب جیسے آپ کا فیفا ورلڈ کپ ویسے ہی ہمارا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہوتا ہے او ڈی آئی ورلڈ کپ ہوتا ہے ہر پانچ سال کے بعد آتا ہے تو ایسسی ہی مطلب کہ جو کنٹری پھر وہ ورلڈ کپ لے جاتی اس کنٹری کی بہت سی اکناممی بھی گرو ہو جاتی ہے ایسے ہی کرکٹ بھی ہے
اچھا اچھا بھائی اس اس میں بھی تو بہت مزہ آتا ہوگا کپ جیتنے میں یا اپنی اپنی کنٹری بہت محنت کرتی ہوگی کاپ کے لیے جیسے کہ مسی اور نار نیمار اور جو امباپی الیسی جیسے بہت بڑے پلیئرس ہوتے ہیں اپنی کنٹری کے لیے لڑتے ہیں مرتے ہیں مگر ان کو کب حاصل کرنا ہوتا ہے
ہاں بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم ملک یہ سبھی دونوں گیم جو آپ نے بولی جو میں نے بولی یہ دونوں ایک سپورٹس میں آتی ہے تو اس پہ میں کچھ کہنا چاہتا ہ ہوں چاہتا ہوں جو سپورٹس ہوتا ہے وہ ہماری لائف کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے سپورٹ صرف انٹرٹینمنٹ کےے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمیں ہیلدی ایکٹیو اور فزیکلی اسٹرانگ بناتا ہے آج کے ٹائم میں زیادہ تر لوگ موبائل اور ٹی وی پر اپنا وقت گزار اس وجہ سے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے جس سے وہ فزیکلی مطلب کہ ویک ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں روز تھوڑا ٹائم سپورٹس کے لیے ضرور نکالنا چاہیے
جی جی جی بھائی تاکہ ہماری ہیلت کو ہیلت اچھی رہے اور ایکزرسائز بھی ہو جائے جو جیسے کہ ہماری بونس ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ میں ہ مطلب پچھلے چار پانچ دن ہوئے تب سے
ہاں بھائی جان
میں فٹ بال کہ رہا تھا تو میں انجرڈ ہو گیا میری جو لیفٹ لیفٹ آرم ہے وہ ٹوٹ گئی مجھے پلسر تھا مطلب دس بارہ دن میں ایک پروفیشنل سیریسلی میں ایک پروفیشنل فٹ بالر ہوں
ہاں بھائی جو
مطلب کہ ہم نے بھی بہت کب جیتے اپنی ٹیم کے لیے ریئل کشمیر کے لیے مطلب اس کا اس کلب کا نام ہے ریئل کشمیر تو اس میں بھی بہت مزہ آتا ہے مجھے میری ہیلتھ بھی اس سے بہت اچھی رہی میری فزیکل ہیلتھ مجھے بہت مزہ آتا ہے اس میں کھیلنے میں ویسے آپ کو بھی مزہ آتا ہوگا
ہاں بھائی جان ہمیں بھی مزہ آتا ہے جیسے آپ کو آتا ہوگا تو جیسے آپ نے بولا میں پروفیشنل فٹ بالر ہوں تو اس حساب سے تو آپ کا سٹم نہ بہت اچھا ہوگا کیونک آپ کو دوڑنا پڑتا ہے گیم میں صرف دوڑنا پڑتا ہے ہے نا بھائی تو اس مطلب کہ آپ کا آپ کا اسٹمنا بہت ہی اسٹرانگ ہوگا آپ ہیلدی بھی ہوں گے اسی وجہ سے مطلب کہ ہر کوئی فٹ بالر اسٹرانگ ہوتا ہے ہیلت ہوتا ہے کیونک اگر وہ ہیلدی نہ ہو زیادہ موٹا ہو یا زیادہ کمزور ہو وہ مطلب وہ پھر تو وہ نہیں کھیل سکتا ہے نا
جی بھائی اچھا چلو بھائی میں آپ نے بہت اچھا گان دیا مجھے کرکٹ کے بارے میں میں اب اپنے دوست کو بھی بولوں گا تھینک یو سو مچ آگے بھی بات کرتے رہیں گے شکریہ بھائی اوکے اللہ حافظ بھائی